ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
ہوں
کیا خری کیا خے تھا
ہماری اچھی ہے آپ اپنی کہیے آپ کی کیا خیریت ہے
ٹھیک ہے
ہوں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے نا ہ
ہوں کالا کیسی ہے
ہماری خالہ ٹھیک ہے آپ اپنی خالہ کے بارے میں بتائیے
ٹھیک ہے
اور امی ابو کیسے ہیں
ٹھیک ہے ہم تو کھا لے کے یہاں رہتے ہیں
ہو ہمیں ہمیں سننے میں آیا تھا ہاں
ہاں کھالے کے یہاں ر کے پڑھائی وڑھائی کر رہے ہیں
اچ چاہ پڑھنا چاہیے پڑھیے
ہوں پڑھتے ہیں کام بھی کرتے ہیں کچھ کچھ گھر میں رہتا ہے نا کام
ہاں وہ تو ہے
ہ تو کام بھی کرتے ہیں کر ہی رہے ہیں ابھی
ہاں
ہاں اب کالا ا کے لیے کتنا کرے گی ہے نا ہیلپ کرنا ضروری نا ہے
ہاں
ہ تو ہیلپ کر دیتے ہیں
اچھا
اور ہم اپنا پڑھائی بھی کرتے ہیں
ہوں
ایک بڑی باجی بھی ہے
ہاں
ان کرتی ہیں وہ اپ کیا کر رہے ہیں
کچھ نہیں ہوا ابھی بیٹھے ہوئے ہیں
ہاں
ہاں
ہم کو کہاں ٹائم ملتا ہے
ہاں وہ تو ہے
نہیں ملتا ہے تھوڑا پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کے بعد کھانا پینا میں ہیلپ کرتے ہیں
ہاں
ہاں گھر جانا ہے میں اپ کو بھی جانا ہے کیا
نہیں ہم تو نہیں جائیں گے
ہم جا رہے ہیں گھومنے افغانستان
نہیں ہم نہیں جان
چلیے ہم کیا چاہیے گا
چلیں گے سمیر سوچ تو رہے ہیں کہ
ہاں
امی ابو کے ساتھ کی خالہ کے ساتھ
نہیں کھالا نہیں جاتی جائیں گے اور سب سے
ہاں
اپ کا پڑھا لکھا ہے کیسا چل رہا ہے
بس ہو رہا اچھا ہی ہے
ابھی ٹیک کر رہے ہیں کیا
ہاں
کہاں پر ٹیکنیک کراچی کالجنا بتا رہے تھے
کراچی میں
ہاں اچھا
ہاں
پڑھائی اچھا جی کی
ہم
اچھا ہے اچھا اچھا نمبر اپ کا وہ جو فرینڈ ہے اسکول کا اور عبد
ہاں
ان لوگ کیا کر رہا ہے
فروز ابھی تیاری کر رہا ہے اور عبد اللہ گیا ہے گھومنے ابھی
ہوں اچھا
ہوں
تب آپ کا گھر اورور بننا تھا بن گیا ہوں
ہوں ہ ابھی سمع لگے گا
اچھا
ہوں
اور محفوظ کا نکاح ہو گیا
ہوں ہو گیا نا
اچھا ان کا بیگم کیسی ہے بہت کت پڑے ل پڑی لکھھی ہے نا
ہاں پڑی لکھی تو ہے
یہ اچھا ہے گھر میں ہونا چاہیے ایسے بھی ان کے گھر میں کوئی اتنا پڑھل لکھل نہیں تھا
ہوں
سونے کی ایک دوگو جب کا بھی نکالی ہے
ہوں سنے تو آم بھی ہیں
ہوں چلیے اچھا نا
ہوں
اچھا ہے پڑھ لکھ کے آگے بڑھے جائے گی تو بڑھیا ہے ہوں اور ادھر موسم کیسا ہے
گھر کا موسم تھوڑا لگ رہا ہے کہ بارش ہوگا
تھا دن میں تھوڑا بادل تھا پھر دھوپ آیا پھر بادل کیا پھر ابھی ہلکا دھوپ ہے ہوا چل ہی رہا ہے
ہوں اندار بھی بیسا ہ ہے لگ بگ
ہوں
ہاں ہوں ہوں بحار سامو
ار سب کو گئے تھے جعہ
ہوں ک تو تھے
ہ اچھا ہم آپ کو دیکھے تھے ہم کہیں سے آ رہے تھے نا تو گاڑی میں تھے تو ہم دیکھے تھے جاتے ہوئے تو کہ ہم بولے نہیں بولے کچھو ہم بھی جا رہے تھے
ہوں کہاں جا رہے تھے
ت گڑوا جا رہے تھے
اچھا
تب دیکتے آپ کو رستہ میں جاتے ہوئے
ہوں
ہاں
اور سب ادھر
سب خیریت ہے
ہوں امی جان آپ کی ٹھیک ہے امی
ہوں
ابھی اببوں سلائی کرے رہے ہیں کہ چھوڑ دیے
کر ہی رہے ہیں
اچھا ابھی تو اتنا نہیں آتا ہوگا کپڑا کا کہ لگن میں بہت آتا ہے
ہوں
ہوں تب نا اپنا مطلب دکان ہے نا ابو کے
ہوں ہوں
اچھا ایسا ہوگا تو اگر بیٹھیں گے تب بولیےگا ایک دوگو کپڑا دکان والا بول رہا تھا مول والا مول نہیں مطلب کپڑا دکان رہتا ہے نا او لوگ رکھتا ہے تو لوگ بول رہا تھا کہ ایک مطلب چاہیے تھا تو اگر خالی رہیں گے چاہے کوئی ہوگا کانٹیکٹ میں نا تو بولیے گا جو فٹنگ نہیں کرتا ہے
ہوں
ہاں وہ پٹی چاہیے دے گا چھ سات ہزار دے گا اگر کوئی ہوگا تو ایسا تو بتائیے گا
ہوں دیکھ کے بتائیں گے
ہوں
ہوں
اورخ
ااں کیا بولے
اور اور شاید ویسا کوئی ہے ہمارے دور کے رشتہ دار میں ہے
ریلیسن میں ہے
ہوں ہوں
ہوں
بات کریں گے اس سے
ہاں کیجیے گا نا اچھا نہ ہے مل جائے گا تو کچھ کام اگلا کھایا شادی مطلب اس کا نکاح اوکا ہو گیا ہے
نہیں نہیں ہوا ہے
س نہیں ہو
نہی ابھی سیکھا ہے نیا نیا ہی ہے
ہوں آپ کی بڑی اپپی کا نکاح کب ہے کب لے ہوگا ابھی پڑ ہی رہی ہے کہ اب پڑ ہی رہی ہے
پڑی ابھی بہت ٹائم ہے لگ بھگ ایک دو سال
اچھا
ہوں
بولیے گا ویسا ہوگا تھا
ہوں بتائیں گے
اور گھر میں بائک وائک رکھے ہیں
ہمم ہے ایک گاڑی
اچھا آئیں گے کبھی تو آئیے گا ریسیو کرنے
ہمم آیںگے دیکھیے آپ کب تک آئیے کب تک آئیے گا یہاں
دیکھتے ہیں آئیں گے اب تو محرم چلا گیا
ہمم ہمم
ادھر آتے کہ خالا تو بول ہی رہی تھی تبھی یہ خالہ بولی کہ آ جائے گی اسی لیے نہیں آئے ابھی
ہمم
ہمم
اچھا دیکھیے گا کبہیں
ہاں دیکھیں گے
ہمم
کبھی آتے ہیں تو آئیے
کیا
کبھی آتے ہیں تو آئیے
ہاں آئیں گے ابھی ادھر ہاں آئیں گے ابھی ادھر موسم پورا بارش جیسا جیسا ہو گیا ہے لگتا ہے بارش ہوگا